ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام وورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام بھائی آپ ٹھیک ہو
بس الحمد للہ آپ ٹھیک ہے اچھے سے
ہاں میں اچھے سے ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے گھر میں اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے والدہ سب ٹھیک ہے بھائی بہن ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے
اچھا جی وہ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ بات کروں تو بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں آپ کس بارے کس موضوع پہ آج بات کرنا چاہیں گے
بائی جان ہاں اپ نے ٹھیک ہےرمایا آج میں موبائل فون پر ہی بات کروں گا کیونکہ پتہ ہے میں میرا وقت بہت آج ضائع ہو گیا
جی بھائی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا مطلب آپ کو پتا ہی ہے کہ مطلب سکے کے دو سائڈس ہوتے ہیں نا بھائی ایک ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے تیل ہے نا بھائی ویس ویسے ہی ویسی ہی دو سائڈس ہوتے ہیں مطلب دو ویز ہوتے ہیں فون چلانے میں ایک ہوتا ہے مطلب صحیح طریقہ دوسرا ہوتا ہے ایک غلط طریقہ پہلے ہم ب جانتے ہیں کیا صحیح طریقہ ہے موبائل فون یوز کرنے کا ہے نا بھائی
ہاں بھائی
تو بدا ایک کچھ پوائنٹس پھر میں بھی بتاؤں گا کیا فائدے ہے مطلب موبائل فون کے
دیکھو مجھے لگتا ہے مطلب آج کا دور ہے نئی سائنس اور ٹیکن تٹیکنالوجی کا دور ہے نا ہاں اس میں کیا ہوتا ہے انسانی جو موبائل فون ہے انسانی زندگی کا اہم حساب بن چکا ہے
جی جی بھائی
ہاں اس سے کیا ہو کیا کہتے ہیں وہ رابطہ اور معلومات حاصل کر سکتے اور یہ اس نے ہماری زندگی آسان بنا دی ہے
جی بھائی
ون سکس ب جی بھائی
تو آپ نے بہت اچھی بات کہی تو میں آپ کی بات سے بہت سہمت ہوں تو دیکھیے بھائی جان مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب ہم ہمیں موبائل فون کس کس کام میں مطلب کام برکار آتا ہے ٹھیک ہے نا بھائی تو پہلی بار مطلب موبائل فون کس لیے ہے مطلب یہ ہمیں رابطہ کرنے کے لیے جیسے کہ کوئی مطلب کوئی بندہ باہر پٹ رہا ہوتا ہے مطلب اس کے گھر والے چاہتے کہ ہم اس کے ساتھ بات کریں تو ہم موبائل فون کے ہی ذریعے سے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں نا بھائی
ہاں بھائی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ مطلب ہم دور دراز علاقوں سے بھی جہاں کبھی وہ کیا کہتے ہیں وقت مطلب خط کبھی پہنچتے ہی نہیں تھے وہاں تک آپ فون پہنچ گیا
تو آج کل فون فونوں سے جو موبائل فون آئے اس سے بہت مطلب ہمیں بینیفٹ ملا تو کیا ہے کہ بھائی مطلب ہم آج کل مطلب تعلیم بھی اسی سے حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ پی ڈبلو ہوتا ہے نا آن لائن کلاس دے سکتے تو تاکہ تاکہ ہماری تعلیم اور تاکہ ہماری تعلیم بہتر ہو تاکہ ہم اگزامس میں اچھ اچھے نمبرات لائے تو اس سے ہمارے والدین صاحب بھی بہت کچھ ہوتے ہیں اس سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے کہ آن لائن کلاسز بھی دیتے ہیں نا بھائی جان
ہاں بھائی مطلب تعلیم میں تو موبائل فونج مدد مدد کرتی کر ہی دیتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ آج کل کتنا آن لائن ٹرینڈ پہ جا رہا ہے اور کتنا مطلب بچے جہاں پر ان کو لاکھوں ان کوچنگ سینٹروں کو دینا پڑتا وہیں پر پچاس روپئے ڈال کر ایک فون سے وہ پڑ سکتا
جی بھائی تو کیا ہے کہ مطلب ہاں موبائل فون سے بہت آسان زندگی ہوتی ہے جیسے کہ مطلب آپ کوئی مطلب شرٹ منگوانی ہو ہمارے پاس کتنی پلیٹ فارامس جیسے کہ ہے امیزون ہے جیسے کہ فلپکارٹ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک دو بٹن دباتے ہیں تو ہمارے وہ گھر پہ پہنچتا ہے وہ آڈر ہے نا بھائی جان آج کل بہت آسان زندگی ہوتی جی بھئی اور کیا ہے کہ مطلب بہت مطلب کام آتا ہے ہمارے موبائل فون تو اب ہم جانا چاہیں گے کہ کیا نقصانات ہیں موبائل فون کے آپ مجھے تھوڑی تھوڑے پوائنٹس بتائیں گے تو پھر میں بھی آپ کو
سب سے پہلے وقت کا ضائع ہوتا ہے ہاں پھر ہوتا ہے صحت پر اثر آپ بتا سکتے وقت کا ضائع مطلب
جی بھائی تو پہلی بار مطلب وقت کیسے ضائع ہوتا ہے آج کل آج کل کے ہر ہر بندے مطلب ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں اور بھائی ہوتے ہیں مطلب وہ کت کتنی دیر تک موبائل فون چلاتے یہ سب کو معلوم ہے ایک دو ڈھائی بجے تک وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ آپ کو پتا ہی ہے مطلب فیس بک اور انسٹاگرام تو ہے یہ آپ کو پتا مطلب کیا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہم ریل اسکرول کرتے مطلب ہم کیا کرتے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے مگر جو وہ ہاں بھائی تو ہم ریلس پہ لائک کرتے ہو یہ مطلب بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں مگر وہ جو کنٹینٹ کریئٹرس ہوتے ہیں نا انسٹاگرام کے ہم ان کے ریلس پہ لائک کرتے وہ کیا کرتے وہ اپنے پیسے کماتے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں تو اسی سے مطلب آج کل سارے بندے جب صبح اٹھتے ہیں مطلب ان ان کے سر میں اتنا درد ہوتا ہے کیونکہ میں بتاتا ہوں کیوں ہوتا ہے ان کے سر میں درد تو جب وہ رات کہ تین چار بجے تک فون پہ ہوتے گیمس کھیل ہوتے ہیں جیسے کہ پب جی گیم ہو ہے مطلب جیسے کہ فری فائر گیم ہوتی ہے اسی کی وجہ سے مطلب وہ رات مطلب فل جی بھائی اسی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اسی سے ہمارا وقت بہت ضائع ہوتا ہے
گردن مطلب وہ وہ اکٹ جاتی ہے مطلب پیچھے سے وہ شولڈرس باہر نکل جاتے ہیں کندھے
جی بھائی میں آپ کی بات سے بہت سہمت تو کیا ہے کہ مطلب اسی سے ہمارا مطلب بہت وقت ضائع ہوتا ہے آپ کو پتاہ ہے بھائی میں جان سکتا ہوں آپ کتنے سال کی ہو آج
ہاں بھائی مجھے لگتا ہے آنکھوں کی کمزوری بھی ہوتی ہے اس سے
جی ب تو جب میں چھوٹا تھا نا بھائی مطلب دس نو دس سال کا تو ہاں بھائی کیا ہوتا تھا کہ مطلب ہم سب گھر والے ایک ساتھ بیٹھتے تھے مطلب سب کے سامنے مطلب باپ تھا باپ آگے ہوتا تھا ماں آگے ہوتی تھی اور ایک ٹی وی ہوتا تھا اس پہ ہم نیوز دیکھتے تھے ڈراماز دیکھتے تھے ہنستے تھے کھیلتے تھے آپس میں ہے نا بھائی تو ہلو
بولو بولو میں سن رہا ہوں
تو کیا آج کل کیا ہوتا ہے مطلب ہر کسی بچے کے پاس فون ہوتا ہے مطلب چھوٹے چھوٹے بچے کے پاس فون ہوتا ہے اپنے اپنے کمرے میں ہوتے ہیں مطلب صرف فون چلاتے ہوتے بالکل بالکل تو مسئلہ اب یہ یہ ہے کہ بھائی ہم کیا کرتے ہیں ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو اس ٹائم بھی ہم فون چلاتے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہماری تربیعت پر بہت اثر پڑتا ہے مطلب آنے والی جو جنریشن ہے اگر وہ بھی یہ فالو کرے گی نا تو ہماری جو مطلب آنے والی نسلیں ہیں وہ برباد ہو جائے گی جیسے کہ آپ کو پت یہ کہ مطلب آج کل جو بہت چھوٹے بچے ہیں ایک دو سال کے وہ ان کے گھر والے کیا کرتے ہیں مطلب فون آگے رکھتے اور کھانا دیتے کیا آپ بتا سکتے ہیں آج کل کے بچے وتؤٹ فون کانا کھاتے
نہیں کھاتے ہیں کیا کہاں کھائیں گے گھر گھر میں وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے وہ بھی فون مطلب آگ رکھتے ہیں پھر کھانا کھاتے ہیں ان میں بھی وہ مطلب کیا کہتے ہیں وہ پہلے سے ہی بن چکا ہے وہ دماغ میں کہ ہمیں فون چلانا ہی چلانا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مطلب یہ ہوتا ہے نا مطلب کیا کہتے ہے اسے کیا کہتے ہیں وہ تعلیمی نقصان ہمارا ہوتا ہے وقت کا ضائع ہوتا ہے مطلب بہت سارے ایسے مدے آ نے بولے مطلب جو بہت اچھے تھے لیکن اگر ہم دیکھیں گے اس میں ای آئی بھی آیا ہے اس میں انٹرنیٹ بھی آیا ہے
بالکل بھائی اے آئی کی بات تو اگر ہم اے آئی کی بعات جان مطلب جان لیں گے تو اے آئی جو آیا ہے فون میں وہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے جیسے کہ مطلب کوئی بندہ مطلب کسی کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے کوئی فوٹو کوئی مطلب مطلب بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہوتا ہے ہم یہ کو یوز کر سکتے ہیں آج تو کیا کیا آج بہت سارے ٹاپکس نکال سکتے ہیں ہر کوئی چیز آج ا آئے پہ اے آئی لیبلنگ بھی سیکھنی پڑتی ہے مطلب ہر کوئی چیز ہم سیکھ سکتے ہے ایسے مگر ہم کیا کرتے ہیں بھائی ہم اس کے ہم اس کے بغیر ہم کیا کرتے ہیں ہم گیمس کھیلتے ہیں ریلس کررول کرتے اس سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نہ کہ ہماری نالج گین ہوتی ہے کیا کیا آپ بھائی میری بات سے سہمت ہے
ہاں بھائی میں بالکل سہمت ہوں آپ کی بات سے اسے نالج ہماری گین ہوتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے جو انٹرنیٹ آ گیا ہے اس میں بہت سارا وہ سائبر فراڈ بھی آ گیا چکا ہے ہمارے یہاں
جی جی جی
سائبر فراڈ سے کیا پاتا ہے آج کل جو ہماری وہ اپنی زندگی تھی جو پرائیویسی ہمیں رکھی تھی اپنی زندگی میں وہ بھی کھاتات وہ بھی دور چلی گئی ہے ہم سے کل کوئی ہمارا فوٹو اٹھا لیتا ہے اور پھر ا گندی گندی چیزیں ہمارے ساتھ کرتا ہے تو پھر وہی اپلوڈ کر کے ہماری مطلب کیا کہتے ہیں اس کو
کرتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے
بلیک میل کرتا ہے اسی کو کہتے ہیں نا سائبر فراڈ مطلب وہی کرتا ہے
جی بھائی تو ہمیں کیسے یہ مطلب سائبر فراڈ سے بچ چنا چاہیے مطلب ہمیں کیسے بچنا چاہیے پہلے مطلب کوئی کانٹیکٹ رکھا ہوگا سائبر نے اگر آپ کو کوئی بلیک میل کر رہا ہوتا ہے تو اس کانٹیکٹ پہ بات کرے گورنمنٹ نے بھی یہ اچھا مطلب چیز لگایا ہے ہمارے لیے کچھ کوئی پلیٹ فارم رکھا ہے اس کے لیے کوئی ڈپارٹمنٹ رکھا اس کے لیے تاکہ ہم ہم مطلب ان مصیبتوں سے بچ سکیں ہے نا بھائی
ہاں آپ نے یہ بالکل صحی بات فرمائی لیکن میں کیا کہتا ہوں مطلب ہمری بچپن میں ہی بچوں کو مطلب پڑھا دینا چاہے کہ موبائل فون کے کیسے نقصانات ہوتے کیونک مجھے جتنا پتا ہے مطلب میرے حساب سے جتنا ہم بچکوں کو سکھائیں گے اتنا ہی مطلب آگے کل ہمارے آنے والی نسلیں اس سے بچیں گی
جی جی بہت بہت اچھی بات کہی آپ نے میں آپ کی بات سے بہت سہمت ہوں
کیا ہوتا ہے ہم لوگ ہم لوگ مطلب آپ آپس میں آپ اور میں بات کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں جو ہونا تھا فون سے وہ ہو گیا اب اسے بدتا بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہماری زندگیاں نہیں ہوں گی ہم کام استعمال کریں گے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے لیکن ہمیں کیا ہے ہمیں اس کا مطلب وہ کیا ہے متبادل دیکھنا ہے کیا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس کو مطلب بدلا
جی تو آپ کی آپ کی باتوں سے میرا دل خوش ہوا بہت زیادہ تو بھائی آپ یہ آگے پہنچاتے رہیں گے
ہاں ہاں ا آگے پہنچاتے رہیں گے اپ بھی آپ سے بھی بات کر کے ہوئے بہت ہی اچھا لگا میرا تھوڑا بھی کام ہے میں میں بھی کر کے آتا ہوں اور باقی ہاں اللہ حافظ